اور
ہلو
ہلو
السلام علیکم وعلیکم بھائی جان ہلو
ہاں ہیلو
السلام علیکم بھائی جان
آم سلو گ آ
اور سب بتائیے نا بھ جن کیا حال چال
سب ٹھیک ہے بھائی جان سب اچھا ہی چل رہا ہے
سب ٹھیک چل رہا ہے
ہاں سب ٹھیک ہی چل رہا ہے
کھانا یہ سب ہو گیا
ہاں ہاں کھانا پینا بھی ہو گیا اور آپ کا
ہاں میرا بھی ہو گیا ہے پریوار خاندان لوگ سب ٹھیک
ہاں سب سب ابھی ابو آ بس سب ٹھیک ہے
اور سب خیرت ن چلیے موسم ٹھیک ہے ادھر کا موسم ٹھا
ہاں موسم تو آج ٹھیک ہے کل تو بہت مطلب کل کا موسم بہت ہی بہت ہی خراب تھا
ہاں بہت خراب
بہت زیادہ ہی خراب تھا مطلب کافی لوگوں کو کی جان بھی چلی گئی
پتا نا مطلب کہ میرے جو ہم ج شہر میں رہ رہے وہاں پہ تو کافی پیڑوں کے نقصان ہو گئی ہے راستہ پر سڑک پر گلی میں سارے جگہ پیڑ گر گئے آج ہم دیکھے بھی ہے اور اور بڑی بڑی سڑکوں پہ تو پانی لگ چکی ہے جم گئی ہے کافی دقت ہو رہی ہے پیدل چلنے میں
ہاں ہاں ہاں کل کا موسم ہی بہت خراب تھا
ا کل ڈھائی بجے کے قریب تو کافی مطلب کہ کافی بارش ہونے لگی تھی بھائی جان پورا اندھیرا کر دیا تھا
ہاں پورا پورا رات ہاںاں ایسا لگ رہا تھا ہاں
کیسے پڑھائی چل رہا ہے بھائی جان
پڑھائی تو اچھا ہی چل رہا ہے
او ٹھیک ہے بھائی جان تب تو بہت اچھی بات ہے پڑھائی چلنا چاہیے اور سب بتائیے نا بھائی جان کہ کھانا وناا خا لی ہے
ہاں کھانا پینا تو ہو ہی گیا ہے اور اپپنا
ہاں میرا بھی ہو گیا ہے بھائی ابھی ہم آئے تھوڑا شہر سے تو وہی تھوڑا سام لگا ہے اب کھائیں گے ابھی نہیں کھاتے ہم تھوڑا دیر تھوڑا دیر سے کھاتے ہیں
اچھا
آپ اپنا بتائیے مطلب آج تھوڑا گئے تھے جانتے ہیں آج گئے تھے شہر گئے تھے ن
ہوں ہ
تو مطلب گئے تھے تھوڑا بازار میں تو بڑے بڑے مالوں میں دیکھے کمپیوٹر دیکھے لیپ ٹاپ دیکھے کافی مہنگا تھا
مطلب دام کتنا تھا
ارے ایک تو مطلب کہ پتا نہیں کیسا تھا چھوٹا تھا صرف لیپ ٹاپ تھا ٹھیک ہے
ہاں ہاں
آ اس کا دام تھا ایک لاکھ ستتر ہزار آسوس کمپنی کا سٹ تھا
اور ہاں اچھا ہوگا مطلب نہ مہنگا ہے تو آچھا ہی ہوگا
کہ شاید کھیل والا تھا جو جس سے کھیلا نہیں جاتا
اچھا گیمگ گمگا
ہاں شاید وہی تھا ہاں اس کے مطلب کہ جو بورڈ یہ سب تھی اس میں کافی بتی جل رہی تھی
ہ اچھا اچھا
مطلب کہ اچھا تھا بہت مہنگا بھی تھا
ہاں مطلب ایسا لگائیے گا تو کافی سندر دکھتا ہے
ہوں ہوں ارے لگا وہ وہ لگا ہوا نہیں تھا پہلے سے مطلب کہ پورا تھا
ا نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں لے کمپیوٹر سیٹ اپ خریدنے کے لیے نا تو لائٹنگ وائٹنگ تھوڑا زیادہ رہتا ہے تو زیادہ
ہاں ہاں وہ مطلب سامانیہ روپ سے ایل ای ڈی خرید لیا جائے گا
ہاں سامان روپ سے ایل ای ڈی
ہ کچھ لگا دیا جا ہ جو میز ہوتی ہے نا اس کے مطلب نیچے اور سائڈ میں لگا دیا جائے گا گرین یا ہرا یا بلو
بولو ہاں ہاں کافی اچھا
ہوں ہوں سمسیا یہ ہے بھائی جان کمرہ کا کمرہ ہو جاتا ہے تو ہم خرید لیا جائے گا اس مہیہ میں ت پیسے بھی خریدا ہی جائے
تو اس مہینے میں خریدا جائے تو کوئی پروابلم ہی نہیں ہوگا نا جیسے کہ ہم لوگ شہروں میں روم لے لیا جائے گا
ہوں وہی تو
شہر میں روم لے لیجے گا تو کافی اچا
ہاں ہم ایک روم کا پت بھی کیے تھے بائیسو بول رہا تھا دو لوگوں کا
اچھا تو ٹھیک ہی ہے اتنا شہر میں تو اتنا مہنگا ہی ہے یہ
ہوں یہ بھی یہ بھی بات ہے اچھا لگایا جائے گا کیسے بھی تو لگے گا ہی
ہوں ہوں
دس میں تو مطلب کہ بڑھیا سے بڑھیا مطلب کہ جو آتا ہے وہی ہو جائے گ کیا بڑھیا سے بڑھیا جس پہ مطلب کہ سب چیز چلے گی کیا
ہاں ہاں ہاں
اور اس کے بعد مطلب اتیھی باقی سب سامان جو ہوتا ہے ادھر ادھر کا وہ تو ہے اس وقت تو وہ تو مطلب ارام سے آ جائے گی پانچ پانچ پانچ ہزار کے قریب سب چیز آ جائے گی کی بورڈ ماؤس یہ سب نا
ہاں ہاں ک ہاں آ ہی جائے گا ان میں تو وہی ہے
اور تار آرام سے ایک کے قریب آ جائے گی تار کی قیمت
نہیں تار کی قیمت نہیں ہوتی ہے تار تو مطلب ہم ہی دے دیں گے مل جائے گا تار کی پرابلم نہیں ہے
تین چار سو میں وہ جو بتی ہوتی ہے وہ سب بھی آ جائے گا
نہیں بتی ہے میرے بتی بھی ہے میرے پاس
پھر بھی مطلب اگر کمی ہوگا تو وہ سب ہو جائے گا بس ایک تو باقی ایک انوورٹر آ جائے گا بڑھیا سے مطلب کہ ن مطلب کہ سامان خریدیے ہوا تو چار ہزار سے پانچ ہزار میں پڑ جاتا ہے بڑھیا وہ بھی مطلب کہ اسکرین والا
ہاں ہاں ہاں
آ کو بٹ بیٹری ہو جائے گا وہی سولہ ہزار
ہاں
تو یہ سب میں چلا جائے گا تیس ہزار نا اور اس کے بعد جو بچ جائے گا اس کا سپ پ لے لیا جائے گا کیا
ہاں سی پیو سب سے سب سے زیادہ ضروری ہوی ہے
ہاں سیپی و کا ہی سب سے زیادہ ضروری نہیں تو ٹھیک رہتایک سیپیو مطلب بنوایا جائے گا لیا نہیں جائے گا کیا بنا ہوا بنوایا جائے گا خود سے بنانا سب سے اچھا ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں
ویسے بنائے مطلب اس کا پارٹ آتا ہوگا پارٹ کو فٹ کر کے دے گا نا
ہاں مطلب کہ آپ جس را چاہو گے نا کہ ہم مطلب کہ کوئی کھیل کھیلے مطلب کوئی ہنر سیکھنا مطلب کہ کچھ مطلب لوکپریتا کرنا ہے تو جس طرحقپ چاہو گے نا تو وہ سب مطلب کہ سب جوور جا کے اس طرح دی ہوتا اس ٹائپ کا ہوتا ہے مطلب کئی لوگوں نے آج ہم گئے تھے تو پتا کی یہ ہے تو وہ بول رہا تھا کہ جو مطلب پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے نا وہ تھوڑا مطلب کہ وہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب فکس ہوتا ہے سمجھے
نہیں فکس نہیں ہوتا ہے فکس نہیں ہوتا ہے بعد میں آپ اس کا جو ہے مطلب جتنا اتنا پاور ہوتا ہے نا مطلب اس کا جتنا ہے کیپسٹی اس سے بڑھوا سکتے ہیں
ا پتا نا بھائی جان تو وہی بول رہا تھا کہ اگر اچھا چاہیے تو آپ مطلب کہ اتنا جب خرچ کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ مطلب بڑھیا سے مطلب کہ بنوا سکتے ہیں آپ جس طرح چاہے پت کر کر کے آپ پارٹ خرید کے سب جوڑ جاار کے آ بڑھیا سے مطلب لائٹ والا بڑھیا سے بنا دے گا جو مطلب در سی ہو آگے اندر باہر سب طرح کے دکھے
اچھا مطلب ہم ایک دکانوں میں بھی دیکھے تھے تو ایسا تھا
ہاں مطلب کہ ہو جاتا ہے وہی سوچ رہے یو پی ایس جو ہوتا ہے وہ نہیں نہیں لیا جائے گا وہ جھوٹ موٹ کے مطلب کہ بربادی ہو جائے گا پیسہ اس سے اچھا انورٹر لے لیا جائے مب ویس بھی دو تین ہزار میں آتا ہی ہوگا کیا
ہاں تین چار ہزار میں آتا ہے
تو اس میں اگر ایک ہزار لگا دیا جائے تو مطلب کہ ایک انورٹر ہو جائے گا
ہاں انورٹر تو ہو ہی جائے گا روپ لگے گا تو ہی ہے
ہ تو وہی تو مطلب جو آدھا گھنٹہ کے لیے ہم اس کا استعمال کریں گے اس سے اچھا انورٹر پہ ہم لوگ لائٹ بتی
پ و ہاں ہاں پنکھے وکھے ساتھ چلے گا
اور وہ بھی اچھا سےچ ہاں اتنا پیسہ ہاں وہی کر آرام یٹ اھی خریدنا ہوگا میج بھی خریدنا ہوگا لگانے کے لیے کمپیوٹر یہ سب کے لیے
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
وہ کتنا میں پڑے گا
ارے وہ کتنا میں دے گا خوب دے گا تو پانچ سے چھ سو
ٹھیک ہے بھائی مطلب کام کرتے ہیں مطلب کہ کام ہوتا ہے تو مطلب میرا جب آتا ہے تنخواہ یہ سب ا چاہے کیسے بھی ہم س ستر ہار کا ارنج کر آپ بھی کیجیے کچھچ ستر ہزار ہم جوڑتے ہو جائے گا سب آ جدی جو کچھ ہم جوور دیں گ ہو جائے گا
ہاں ہاں
اس مہینے کے اتم تک چلا جائے گا یہیں سے یہ ا جو پاس والا سر ہے وہیں سے لینا آئے کا
سیر سے لیا جائے گا
چلیے تو مطلب موتییہاری یہ سب جو ہے مطلب اس ٹائپ میں نا
ہاں ہاں
اچھا دیکھا ا جائے گا کیسے ملتا ہے ملے تو تب نا آج تو ہم گئے تھے کہاں مطلب دکھا ہے اچھا خاصا صرف مطلب کہ لیپ ٹاپ تھا
مطلب لوگ ہیں نا لیپٹاپ پہ اسٹڈی کے لیے لیتے ہیں زیادہ کر کے
ہاں پڑھائی کے لیے ہےتے ہے کیفی مہنگا مہنگا تھا آج وہ وہی گئے تھے اور ایک فون دیکھےا موبائل دیکھ کے سمجھیں
ہوں
مطلب چالیس کے قریب تھا کافی اچھا تھا
ہاں
مطلب سوچے تھے اچھا چل رہا تھا وہ بھی مطلب نہیںیا تھا وہی گئے آئے تھوڑا گھوم رہے تھے ایگزام چل رہا پریچھا چل رہا تھا تو لوگوں کا تو وہی گھوم رہے تھے کہے تھوڑا گھوم لیا جائے
ہاں گھومنا بھی اچھا ہے
ہ تو وہی ایس گھوم رہے تھ ہ وہی مطلب کہ پتا کر رہے تھے کہ کیا چیز کیسا مہنگائی کیسا ہے کون چیز کا باؤ کیا ہے وہی چیز دیکھ رہے تھے تو وہی سب سب چیز دیکھے ایک بڑھیا ایک بڑیا م مطلب ٹی وی جس پہ مطلب کہ گلاس لگا ہو شیشے لگا ہو
ہوں ہ
وہ مطلب دس پندرہ ہزار میں مل رہی تھی ایک دم بڑھیا جو مطلب کہ آپ کہئی بھی جوڑ کے چلا سکتے ہیں بڈیا ایک روم بنانا ہے کمرہ بنانا ہے کیسے بھی اس مہین کے انر اس مہین میں مطلب اٹھائیس دن ہے اور مطلب کہ کام یہ سب کر کر کے تھوڑا سم میں نک نکال نکال کے کیسے بھی بنانا ہے چلیے بھائی جان بہت بہت شکریہ
ہ ب بہت بہت شکریہ
خیال رکھیے گا بھائی جان
ہک اللام ال اسلام بھائی
ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ اوکے بھائی ار